السلام علیکم السلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
ہلو
آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے
نہیں نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے
پھر یہ کیسے سنا
اب
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہو
ہاں سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
بس کچھ نہیں ایسے ہی کام ہو رہا ہے آپ کیا کر رہی ہو
ہم بھی بس کام کر رہے چائے پی
ہاں میں نے پی آپ نے پی
ہاں اچھا مجھے بتاؤ آپ کی شفٹنگ کیسی چل رہی ہے میں نے سنا
ہاں شفٹگ تو آں بہت کچھ سامان مطلب کہ اپنی اپنی جگہ پہ گیا لیکن ابھی ایک مسئلہ ہے نا نہ وارڈ رومس بھر کے ہے نہ باک سنگ کر کے ہے اس وجہ سے ہمیں وہ سامان باکی سامان پیک ہی کر کے رکھنا پڑا
ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک اب ان کا کام کب ہوگا واٹر وغیرہ کا
ابھی تو کچھ نہیں پتا پہلے تو اس کا پاپا کا قرضہ ہے اس کے لیے مطلب لیا ہوگا نا کچھ نہ کچھ سارا مطلب ہات میں ہوتا ہے ہے کی نہیں سر ہیلو
اچھا ٹھیک ٹھیک اب کچھ کھایا پیا
ہاں چائے تو پی میں کہہ رہی تھی کہ مطلب سارا مت نا ہاتھ میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ادھار لینا ہی پڑتا ہے
ہاں ہاں
اس لیے ہم نے سوچا کہ جو اگر کچھ ادھار ہوگا پہلے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اگر چہ یہ والا کام بعد میں بھی ہوگا تو وہ بہتر ہے
ہاں صحیح بات ہے
اس لیے نہیں اے اے ہاں ہاں
کا قرضہ ابھی کتنا ہے
وہ کہاں وہ پاپا کو پتا ہوگا مطلب مجھے مت نا پتا ہے وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے انداز سے میں یہی کہہ رہی ہوں
کنسٹرکشن اور شادی پہ تو قرضہ ہو ہی جات تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے
تو اب وہ پاپا کو پتا ہوگا لیکن ہم خود سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسا ہوگا اس لیے ورنہ اگر اس کے بس ہینڈ ہاتھ میں پیسے ہوتے وہ باکس
ہو بالکل صحیح بات
آں اس لیے تو ابھی نہیں کیا اب جو ہم نے اوپر ایک وارڈ روم بنایا بہت بڑا وارڈ روم بن گیا اوپر تو اس میں بہت ساری چیزیں رہی کیا
ہیلو
آپ کس کو کہہ رہی ہو آپ کچھ نہیں کرتے
آپ ہی کو بتاتی ہو نا آپ کو جاب واب نہیں کرتی ہو
میں کچھ بس ایسی گھر نہیں جاب کہاں سے کروں گی ویسے بھی ہمارے مطلب خاندان میں کوئی لڑکی جاب نہیں کرتی اگر کرتی بھی ہوگی تو ہم نہیں کرتے ہیں گھر کون سنبھالے گا
لڑکے اور کون
لڑکے وہ کہ سے سنبھالیں گے ان کو تو سامنے چارج تک ہونا چاہیے تو گھر سنبھالنے کی تو بات ہی نہیں ہے
کی غلطی ہے نا اپنے لڑکوں کو اتنا محتاج کر کے رکھا ہے کہ ان کو چائے کا کپ بھی آگے چاہیے
چائے کا کپ تو چھوڑو اس کو ان کو چارجر تک چاہیے
میں وہی بتا رہی ہوں نا یہ آپ کی غلطی ہے نا کیوں ان کو اتنا یہ تو ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے نا انسان اتنا کیوں بنا کے رکھا ان کو
تو ان کو عادت ہو گئی لیکن جب پھر بہن کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلتا ہے
بیویوں کے غلام ہو جاتے ہیں پھر
ہاں پھر وہ بیویوں کا بیویوں کے اشاروں پہ چل
ہاں لیکن غلطی ہماری ہوتی ہے نا کہ ہم ان سے کام نہیں لیتے نہ ہی ان کو کبھی کرنے کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم پستے ہیں
ہاں وه بات تو صحیح ہے وہ تو ہم پس چکے ہیں وہ مت نا آب اب کی بات ہے
ہ نہیں
اب ہمیں خود سے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ تو ہمیں اب خود سے دیکھنا ہے آپ کی سانس کیوں پھولی ہوئی ہے
کام بھی کر رہے ہے آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے ہے
اس لیے میں بھی تو کام بھی کر رہی ہوں آپ کی ساتھ بات بھی کر رہی ہوں تو
میں تھوڑی بزرگی میں ہوں
ہاں جو آپ کے جتنا ہوگا تو وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں صرف آپ واحد بچ گئی ہو
بالکل صحیح بات اب یہ بات باہر نہیں نکالنا
ہاں وہ بات تو صحیح ہے پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے رہ گئی ہے
ہاں بوڑی اماں بالکل بالکل آپ اتنی سمجھدار کیسی ہو مطلب دوائی کچھ لیتی ہو کہ
ہاں اں نہیں میں آٹومیٹکلی سمجھدار ہوں لیکن آپ نے مجھے ایک بار یاد دلائی کہ آپ کو دوائی کھانی ہے شکریہ بہن
چلو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت بہت زیادہ اچھی بات ہے
لیکن اس کے بعد بھی آپ نے مجھے یاد دلایا اس کے بعد بھی میں اب نہیں کھاؤں گی مجھے سستی تھوڑا آتی ہے دوائی کھانے سے
سستی آتی ہے
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ دوائیوں میں ایسے کچھ دوائیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس سے ہمیں چکر آنے لگتے ہیں یا دن بھر
ہمم مجھے نہیں مجھے ویسا نہیں ہوتا کیونکہ اسٹارٹنگ میں جب میں نے شروع کیا تھا نا تو مجھے اتنی نیند آتی تھی میں کھاتی تھی ٹو پوائنٹ فائ تو مجھے مجھے اس سے چکر آتے تھے میں آج لوں گی نا ٹین بھی مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے
ہاں پھر وقت کے ساتھ عا دات پڑجاتے ہیں صحیح بات ہے چلو
ا م لکھ لیکن پتہ نہیں مجھے ایک دوائی اس میں ہے جس سے مطلب نین کم ہو جاتی ہے مجھے نیند زیادہ آتی یہ ایک دوائی وہ ہے جس سے مجھے نیند کم آتی ہے دوسری دوائی مطلب ریلیکس کرتی ہے مائنڈ کو
میری بات سنو یہ جو دوائی وغیرہ ہے نا ہر ایک کی لائف میں اسٹرگل ہے اب ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں سب کی لائف میں سیم نہیں لیکن ہے ہر ایک کے پاس
ہاں ہار ایک کے پاس آج کون ہے اس کے بغیر
یا تو کوئی بولتا نہیں ہے یا تو کسی کو بولنا نہیں آتا یا ت تو کوئی اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے ورنہ پرابلمس تو ہر ایک کے پاس ہے
ہاں پرا لمس تھا اب مطلب جو چھوٹا ہوتا ہے ا ہا آج تو ہر ایک چھوٹے بڑے کو پرابلم ہے لیکن اب جو چھوٹا ہے اس کو مشکل لگتی ہے یہ دوائی کھانا دوائی خود کے لیے خریدنا اس کو بہت مشکل مشکل ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑنا ہے
ہاں صحیح بات ہے یہ تو ہے لیکن اب کرنا بھی ہے اس کے بغیر کر بھی کیا سکتے تے ہیں اس کے ساتھ رہنا ہے ہے نا
ہاں ہاں وہ بہت تو صحیح ہے اب دھیرے دھیرے اس کو چھوڑنا ہے اب اس کی عادت نہیں ڈالنی ہے زیادہ عادت نہیں ڈالنی ہے اس کو اب چھوڑنے کی عادت کرنی
بالکل بالکل صحیح بات ہے
اب وہ اپنی تک ہے کہ کیسے چھوڑ دیا جائے گا
جتنا آپ خود کو بزی رکھو گے نا ج ات
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہو جتنا بز ی
میں نے بولا سائیکالوجی پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا جتنا آپ خود کو بزی رکھو کو گے نا
ہاں
اتنا ٹھیک رہو گے
میں کون سا فری ہوں میں تو بزی ہی رہتی ہوں میں تو فری ہوت
نہیں ڈفرنٹ ٹائپس آف ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں الگ ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی ہے اگر آپ کھانا پکا رہے ہو تو آپ اگر کچھ غلط سوچ رہے ہو نا تو نگیٹو انرجی آپ کے کھانے میں جا رہی ہے جس سے اس میں بدمزگی ہوگی سماجھیں اس میں بدمزگی ہوگی اس میں ویسا ٹیسٹ نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک آیا سمجھ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے میں آپ کی آواز
و انرجی اس کے اندر چلی جاتی ہے
ٹھیک ٹھیک آپ کی آواز بہت لیٹ آتی ہے میرے پاس
ہاں یہ تھوڑی مہنگی آواز ہے میری اس لیے زیادہ تر نہیں ملتی
نہیں شاید نیٹ ورک ایشو ہے
نہیں نہیں نہیں ہم تو بہت اچھی جگہ رہتے ہیں ہمیں بھی آپ کی طرف سے ہو
اچھا ٹھیک
ہاں اور سناؤ
بس شکر ہے اللہ کا آپ سناؤ
بس ٹھیک کچھ پکایا
نہیں ابھی تو کچھ نہیں پکایا ابھی تو ہم نے صرف چائے پی میں نے حیا جان کو چائے دی بھائی کی شرٹ کو استری کی بستر اٹھایا
ہاں
تو اف اب میں سوچوں گی اب نیکسٹ پلان کیا ہوگا وہ تو مجھے ابھی پتا نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں وہ تو اب سوچنا ہے ویسے آپ ہمارے گھر کب آؤ گی
پھر انشاء اللہ جلدی
پھر بھی
ہاں میں بھی وہی سوچ رہی ہوں کسی گاؤں کی طرف چکر لگاؤں جہاں پہ تھوڑی بہت شانتی ہو
ہم کون سے گاؤں میں رہتے
ارے یہ تو آپ کو لگتا ہے آپ گاؤں میں نہیں رہتی ہو لیکن رہتی ہو
ہم کو لگتا نہیں ہے ہاں ہے نہیں گاؤں میں ہم ہم بی کے پورا میں ہیں آپ کو پتا ہے
کہاں ہے
ہاں سب سے مہنگی ا یہ مہنگا لینڈ وہیں پہ ملتا ہے
اھھ ہاں بس ماں باپ بھی اچھے
پلیز اسپیک ان اردو
میں نے بولا اگر میں آپ کی باتوں کا یقین نہ کروں تو آپ برا مان جاؤگی
ہاں اس لیے
اسی کو بولتے ہیں کشمیری میں یہ فریز ہے
ہاں ہاں اس لیے تو میں نے آپ سب کو کہا مجھے کشمیری نہیں آتی ہے
اچھا آپ کو کشمیری نہیں آتی ویسے کشمیری ایک الگ چیز ہے اس کو کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا
ہاں وہ وہ تو صحیح ہے میں تو کشمیر کی ہوں لیکن میں نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہے کشمیری
ہوں اچھا آپ ہوں گے پھر کسی اور دیس سے
نہیں میں تو کشمیر سے ہی ہو تو بٹ ہمارے پیرنٹس جو تھے انہوں نے بہت زیادہ پڑ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کشمیری کی ہی نہیں بچپن سے انہوں نے اردو میں ہی بات کی تو
اگر آپ کے اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کشمیری نہیں سکھائی پھر تو آپ کو انگلش آنا چاہیے نا
ہاں انگلش بھی آتا ہے لیکن مجھے ابھی اردو میں بات کرنے کا من ہے
آتا ہے نہیں آتی ہے پلیز
اوکے اوکے چلو میں آپ کو ابھی کال بیک کرتی ہوں
ہاں ہاں کیجے گا ضرور